اسلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر شکر آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں جی میرے گھر پہ سب ٹھیک ہے اللہ کی قسم مجھے یقین ہی ہاں مجھے یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ٹھیک ہوا
یہ ٹھیک ہوگا آپ برابر پانچ میرے ساتھ کرنا پھر میں عمیر کے ساتھ کرونگی
میں نے فیصل ہے نا اسی نے ٹھیک کیا
یہ لیکن فیصل کا یہ اکاؤنٹ ہے ہینا
ہاں اسی کا ہے
مجھے لگتا ہے میں ابراہیم کو بھی بولوں گی ابراہیم پھر آپس میں کریں گے عمیر اور ابراہ
ہاں آپ کر سکتے ہو نہ وہاں سے نہیں مت
وہاں سے میں نہیں یہاں سے میں نہیں کر سکتے ن نہ نہ یہاں سے میں نہیں کر سکتی کہ وہاں سے خالی ریسیو کر سکتی ہوں
ٹھیک ٹھیک کھانا کھایا
ہاں ہاں میں نے کھایا ہے ریسیور میں بن سکتی ہوں
ہاں ہاں مجھے پتا ہے کلیئر آ رہی ہے آواز
ہاں ہاں ابھی کلیئر آ رہی ہے اس کو کیا ہوا تھا
پتہ نہیں اس کو کچھ ہوا تھا ایشو
اچھا ٹھیک آپ کب آئی وہاں سے
پتہ ہے یہ فیصل نے ٹھیک کیا اس کو کچھ ایشو تھا
اچھا ٹھیک الگ روم میں جاؤ اس کو شور آ رہا ہے پیسے کٹیں گے
بس ہوا ٹھیک
ہاں مجھے بتا تم کب آئی وہاں سے
آج
اچھا آج ہی آئی ہے اچھا ٹھیک پھر کل کرنے تھے نا ا تو گوگی دیدی کیا کؤنٹ سے
ہاں اور وہ کرے گی اب خود مجھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ مجھے نہیں ہو رہا تھا مجھے اسٹارٹنگ ہی ہے آ ی سمجھ
ہاں ہاں ہاں کوئی بات نہیں اس کو اس کو اور ٹاسکس آئیں گے میں نے سنا
ہاں وہ کیا وہ کیا آپ نے جو آئی ڈی کال آئیمن دیدی بول رہی تھی
نہ وہ نہیں اب کیا
لیکن کر نا تھا نا
کروں گی میں
فیصل نے اسٹارٹ کیا اس نے ہی دیا مجھے کر کے
فیصل نہیں کرتا ہے خود کہ نہیں
او بولتا ہے کہ میں اتنی پریشانی نہیں مجھے اتنی پریشانی چل رہی ہے
بولو کرو چو بیٹھ کے ہے دس دس منٹ
ہاں میں نے بولا تھا کہ یہ اتنا بھی ٹف نہیں ہے تین دن میں مجھے چار دن میں مجھے آئے مطلب یہ یا پانچ دن میں آئے مجھے تو
پیسے
ہاں میں نے بولا تو آپ کو آئے کچھ
ابھی نہیں آئے پروسیس میں دکھا رہے تھ تھرٹین ہنڈریڈ وہی تھرٹین ہنڈریڈ پرانے
اچھا ٹھیک
جب وہ کریڈٹ ہو جائیں گے نا پھر مجھے اور آئیں گے کیونکہ میں نے کمپلیٹ کیا ہے نا
ہاں ہاں وہی میں کو فرق ہے
ہاں ہاں اس کو ہے فرق وہ گئے ہے ادھر افشان کو مکان افشانہ کو مکان تھا نا ادھر قدل پل پارک
کس افشانہ کو لالی جی
ہاں لالی جی کی بیٹی کو
اچھا اس کو کیا کرنا تھا ہاں
مکان میں گھوس نا تھا اس نے آپ دعوت رکھی اس نے یہاں پہ کشمیر میں مکان بنایا نا
ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھا ٹھیک
ہاں
کہاں
بنایا مکان فل پار جہاں سے سکائی لائٹ ہے وہی سے اچھا ما
وہ کہاں ہے کہاں ہے
یہی یہی پامپور میں ہی کتلا بل ہے نا وہاں پہ ہے نا پل پل ہے نا ادھر سے اظعفران سے ادھر اوپر وہی سے پل پار
ٹھیک ٹھیک کھانا کھایا
ہاں ہاں میں نے کھایا آپ نے کھایا کھانا کھایا
نہیں میں ابھی نہیں کھاؤں گی ہم کیا بول رہے تھے ہم کر رہے تھے نا ہم نے اٹھایا تھا نا کچھ ٹاپک پرسوں کہ سونا مہنگا ہوا ہے اپ نے بولا تھا نا میں بولوں کہ کون کون سی چیز لانے
ہاں میں نے بولا تھا تمھیں میں نے کہا کم کم چیز لانا اتنا نہیں زیادہ لانا
ہاں اور
کیونکہ پھر وہ ضائع ہو جاتے ہیں
ہاں بیگ سوٹ کم کم
ہاں کم کم اور سلوانا نہیں زیادہ کیونکہ پھر موٹی ہو جاؤ گے پھر ٹائٹ افنا دی کو سارے ٹائٹ ہو گئے سارے پھر بھی اس نے زیادہ نہیں سلوائے تھے اور اس نے لوز لوز سلوائے تھے تو پھر بھی اس پھر بھی اس کو ٹائٹ ہوئے اس کو پھر بھی اس نے ایسے ہی ٹو ہنڈریڈ سوٹس ہیں اس کے ایسے ہی رکھے ہیں ابھی سلوائے نہیں ہیں اس نے ایسے ہی لگٹس میں رکھے تھے اس نے کم ہی سلوائے تھے لیکن جو سلوائے تھے نا کم وہ بھی ٹائٹ ہو گئے
اچھا ٹھیک
اس لیے اس وہ مجھے بول رہی تھی تم نے سلوانا میں نے کہا ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک ہے ہاں
مانا نہیں پھر وہی پہ سلو گے خود
گھر میں بول رہے ہیں آپ کے کچھ آپ کے کچھ ارادہ ورادہ گھر والوں کا پھر شادی بول رہی ہیں آپ کا
میرا میرا تو کب سے بول رہے ہے میں تو خود من نہیں مان رہی
ہاں ایک دو تین سال نکلیں گے تین چار آرام سے
تین چار سال میں دس سال نکال سکتا ہو
وہ میں نے کیا بولا وہی تو ہاں میں بھی بول رہی ہوں یہی کہ میں ابھی بھی چھ ساتھ سال لیکن پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے
نہیں نہیں تم نہیں نکال سکتی میں نکال سکتی ہوں
ارے کیا ہوا ذرا ڈے جو میری ہے نا وہ آصفا ہے نا میری کزن
ہاں
ہے نا میری کزن
ہاں اس کی کیا کیچمنٹ ہوئی
دیکھو دیکھو سننا جو اس کی بڑی بہن ہے نا ہم دو سیم مطلب ہم ہماری ڈی بر سیم ہے ہے نا وہ ہم اس سے چھوٹے کتنے ہیں ڈیڑھ سال بس
ڈیڑھ سال تو ہونا پہلے تم لوگوں کی ہونی چاہیے چلو کرو
میں نے بولا مطلب آپ کی ڈیٹ برس ہے نہ
اچھا اس کی بڑی بہن کی اچمنٹ ہوئی کہ نہیں
نہیں اس کی نہیں ہوئی
ہاں اس کو میں نے ایک دن بٹ چٹ معلوں میں دیکھا پرسوں ہی نا پرسوں ہی مطلب کچھ ہی دن ہو گئے دو تین دن
اگر مجھے ہاں اگر مجھے کریں گے پھر آپ تو مجھ سے تین چا سال یا دو سال چھوٹی ہوگی تو آپ کو بھی کرنا ہے تین سال کے بعد
تو آپ ابھی کرو میں پھر تین سال بات کروں گی ہے نا ٹھیک
جب قسمت میں ہوگا آپ کو بھی مجھے بھی تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اللہ کی قسم اس سے کیا ہے
ہوں کوئی بات نہیں
ہاں میں نے
لیکن زیادہ نہیں کرنا اب یہ کم ہی کرنا ذرا یہ کھا کے بھی ویسے ہی ہیں اور بنا کھائے بھی ویسے
کیا
سچ میں اگر زیادہ کرو گے نا پھر پھر وہ پیسے ان پیسوں میں کپڑے لانا زیادہ نہیں کرنا یہ آج زیادہ نہیں کرتے ہیں اور آج دیکھو مہنگائی کیا ہے
جو ہاں اوپر سے جو اتنا نہیں کما سکتے ہیں تو ہوتا ہے پرابلم ہوتی ہے نا وہ گولڈ کی بات ہی مت کرو
مجھے لگتا ہے آپ سلور صاحب لائیں گے
بولا ہے آج گولڈ مطلب آج گولڈ کی ریٹ اتر گئی ہیں
ہاں اتر گئی ہے لیکن پھر بھی ہائی ہے نا ایز کمپیئر ٹو وہ تین چار سال پہلے چار سال پہلے چار سال پہلے کم تھا آپ دیکھ
جب رابی جب رابی دیدی کی شادی ہوئی تو تب بہت تو کم تھا
ہاں یہ ان چار سالوں میں چڑھ گیا
اصرا کی ش اصرا کی اننگیجمنٹ کہاں ہوئی میں نے س نا پرسوں
اریانابادی سائڈ بادامواری نا بادامواری سائڈ
اچھا ٹھیک وہ کیا کرتا ہے
وہ باہر جاتا تھا اب اس کو آٹھ مہینے ہو گئے ادھر اب وہ کسی پتا نہیں کمپنی میں کیا بزنس کر رہے ہیں وہ وہ اچھے امیر ہے ہاں
کچھ کرنا چاہیے انسان
ہاں
پھر چاہے وہ بزنس ہو یا کچھ کام وغیرہ تو
ہوں ہوں ہوں ہمیں کتنا ہو گیا آٹھ منٹ ہو نو منٹ ہو گئے
نئی آٹھ ففٹی پور ہاں لگ بھگ لگ بھگ سکش اب تھوڑا ہے تو نائن بس س ون اور سناؤ کچھ
کیا آپ اب اور پروجیکٹس آئیں گے جو جو پچھلے والے پروجیکٹس ہے جس میں کسی نے گیارہ ہزار تیس ہزار
نہیں پتا ہی نہیں ہے ال پت ہی نہیں ہے
وہ اگر آتے تو مزہ آتا
اور کیا لیکن پیس نے بولا کیوں ون تھاؤزینڈ میں آپ کو کرنا چار روپیز اتے ہیں بہت کو مطلب بہت کرنا پڑتا ہے تو پھر آتے ہیں
کیا چار روپیز
مطلب ہمیں بہت کرنا ہوتا ہے تھرٹین تھاؤزینڈ تو تب جا کے آتے ہیں کچھ کیا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا ٹرانسکرپشن ویسے ٹرانسکرپشن نہیں آئے گا اب لیکن وہ آئے گا وہ جو اا ار ارے وہ ہے نا دوسرا والا پروجیکٹ آپ نے کیا
وہ کہاں کیا ابھی میں نے
وہ کرنا اس کو آئی ڈی اس کو ای میل بنانا خود پھر جا کے
وہ میں نے بنائی ای میل ای میل میں نے بنائی ہاں ہاں میں ہوں
ا وہی اس نے ویڈیو بھی ڈالا ہے میں کاٹوں ٹھیک ہے میں کاٹو
کاٹو کاٹو